مطلب یہ پکی ہے کہ وہ پیسے مانگیں گے
ہاں بالکل مفت میں تجھے دیں گے وہ
ٹھیک ہے پھر یار پھر میں نے پھر میں دوس مجھے ہے دوسر دورے گوگل اکاؤنٹ انہیں سے کچھ کام چلاتا ہوں پھر ان کے بھی ہے نا پندرہ پندرہ جی بی
ا ان کا ہے پندرہ جی بی میگا ہے نا میگا دوسرا ک یہ کلاؤڈ اسٹوریج کا ہے وہ شاید پچیس جی بی دیتا ہے
پچیس جی بی
پچیس جی بی دیتا ہے وہ
سچی
ہاں ایسے ہی مطلب بہت سارے جو مفت میں دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا اسٹوریج
ہاں
اگر تجھے اسٹوریج کی کمی ہو رہی ہے ورنہ ورنہ مطلب مطلب میرے حساب سے بہترین علاج پتہ ہے کیا ہے
کیا
ایک ہارڈ ڈسک لانا
یار وہ پھر کرپٹ ہو جاتی ہے
ا آج کل ٹولس ایسے نکلے وہ کرپٹ نہیں ہو جاتی اس کو صرف دو چیزوں سے وہ بچنی چاہیے
کیسے
ایک تو وہ میگنیٹ اس کے ساتھ نہیں آنا چاہیے زیادہ ہیوی میگنیٹ اور گرمی کے ساتھ نہیں آنا چاہیے مطلب گرمی میں تو رکھے گا اس کو خطرناک
ہوں
وہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ٹ نہیں نکلنا چاہیے زیادہ مطلب وہ گرر نہیں گرنی ورنی نہیں چاہیے زور سے وہ تین چیزوں کے بغیر اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ڈیٹا کرپٹ ہو
وہ یار ہوتا ہے یار بہتم کو ہو گیا ڈیٹا کرپٹ
او اب میں اب بولتا تجھے تو تو کون سا مطلب وہ ہے توجھے ڈیٹا کریکٹ ہوگا
یار میمورز ہوتی ہے نا کچھ یار پر ہوگا
میمریز ویمریز دیکھ سن سن ڈیٹا ریٹریول کے بہت سارے ٹولز آتے ہیں کوئی چیز کرپٹ نہیں ہوتا ہے سمجھ آئی
ہ میرے میرے پانچ چھ ویڈیوز کرپٹ ہو گئے ہے وہ ٹھیک کر کے دے گا
کون سے پانچ چھ ویڈیوز
پتا ہو گئی ہے گیلری میں ہو گئی ہے پانچ چھ ویڈیوز کرپٹ
دیک اسٹوریج کا پتہ کیا ہوتا ہے اسٹوریج کا کیا ہوتا ہے
ہوں
اسٹوریج مان تو یہ ہوتے ہے کمرے کیا ہوتے ہے بہت سارے کمرے ایک کمرہ ہوتا ہے مان تو ایک بائٹ
ہاں ہاں
ایسے ہی اپ کتنے بائٹ جمع ہوں گے اتنے کمرے ہیں
بالکل
اب اس کی ایک رجسٹری بنتی ہے وہ بھی اننی کموں میں سٹور ہوتی ہے الگ الگجس مطلب وہٮ ایک رجسٹ فار ایگزامپل توو سمجھ آ پانچ ایم بی کی رجسٹری بن گئی ایک ٹی وی
ہاں بالکل بالکل
اس اس میں یہ اسٹور رہتا ہے کون سی چیز کدھر ہے کس لوکیشن سے کس لوکیشن تک ہے اگر کبھی اس لوکیشن کو تھوڑا کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے نا تو ہم بولتے ہیں ڈیٹا کریکٹ تو گے اپ ڈیٹا اسسیس نییا
ہوں
ایکسس نہیں ہو رہا ہے مگر جو وہ کمرے ہیں نا ان کمروں میں وہ اگر ہائی چارج ہے اس کس کسی کمرے میں ہائی چارج ہے کسی کمرے میں لو چارج ہے وہ ابھی بھی ادھری ہے
ہوں ہوں
پھر الگ الگ مطلب ان کو اب پتہ ہے نا مطلب ہم نے کیسے وہ یہ پکھھیتے اسٹور کر کے
بالکل
پھر وہ ریٹریول کے جو سافٹ ویئر تھ وہ ایک سب سے پیٹرن ایک ڈھونڈتے ہیں ان میں
ٹھیک ہے یار اب دیکھیں گے کیا کریں گے
ہ
اب کریں گے کچھ یار فی الحال ایک سال نکالنا ہے مجھے اس فون کا پھر دیکھ دیکھیں گے ایک سال کے بعد
زیادہ ایچ ڈی ڈی میں کیا آتی ہیں جو میں تجھے بول رہا تھا گرے ہیٹ اور یہ جو ایس ایس ڈی ہوتی ہے نا وہ مہنگی آتی ہے اس میں یہ پرابلم نہیں آتا ہے مگر وہ مہنگی آتی ہے
اب ایک میں کیا کرتا میں گ سارا ڈیٹا رکھتا ہے اس میں وہ یہ لیپ ٹاپ میں
اب تجھے پتا کیا دوسنا نا دوسرا آپشن دوسرا یہ ہے تمہارے پاس تو لا سکتا ہے ایک پین ڈرائیو کیا لا سکتا ہے
ہوں
پن ڈرائیو سکسٹی فور جی بی اراؤنڈ
ہاں
یہ ون ٹونٹی ایٹ ج بی اراؤنڈ وہ ہے نا ایس ایس ڈی کیا وہ ایس جی ڈی نہیں ہے تو پھر اس میں پین ڈرائیو میں تو رکھ گا چیزیں کیا رکھ گا
ہوں
جو تو یہ بول رہا ہے میمریز ویمریز
میں کہہ رہا ہوں سننا میری بات پین ڈرائیو بھی اس سے بھی تو میں ڈر ہی رہا ہوں یار وہ ہے نا وہ محیب اس کے اس نے لائی نا دو پین ڈرائیو وہ ایس ڈی سک ایس ڈی
سائین ڈسک
ہاں وہی نہا وہی تو اس کو کیا ہو گیا اس کو ہو گیا نا ڈیٹا کرپٹ مطلب نہ یہ اس کو ایکسیس ہی نہیں ہو رہا ہے اور پھر ڈیلیٹ ہو گئی اوپر سے پھر وہ پتاہ ہے آہستہ آہستہ کیا ہو گیا اس پیڈ ڈرائی کا کہ وہ جب کنیکٹ کرتے ہیں نا فون کے ساتھ یہ وہ شو ہی نہیں ہوتی میں تب سے ڈر گیا یار میں سیدھے کہہ رہا ہوں میں تب سے ڈر گیا ہاں بتاؤ
پین ڈرائیو کب کرپٹ ہوتی ہے
ہاں کب
اگر تو پین ڈائیو لگا کر ن ٹی وی کو
ہوں
اور وہی لگائے گ تو فون کو اور وہی پین ڈرائیو لگائے گا تو لیپ ٹاپ کو
ہوں ہوں
اس سے کیا پرابلم ہو جاتی ہے فون کا پین ڈرائیو پہ ڈیٹا لکھنے کا طریقہ کبھی ایک ہوتا ہے ایک اسٹینڈرڈ لیپ ٹاپ کو لکھنے کا دوسرا اسٹینڈرڈ ہے فار اگزامپل
ہاں
ٹی وی کو ایکسس کرنے کے لیئے وہ ایک الگ سے اپنا رجسٹری بناتی ہے
اپنے حساب سے اس سے پین ڈرائیو کو اٹھتی ہے گاند کیا اٹھتی ہے
ہاں ٹھیک ہے کیا
پین ڈرائیو جب لئے نا
ہاں
اس کو لگانا تو نے فار ایگزامپل اس کو رکھنا ہے پہلے وہ ہوتا ہے نا ٹائپ تجھے فائل سسٹم ٹائپ این ٹی ایف ایس رکھنا ہے ایف ٹی پی رکھنا ہے
ہاں ہوں ہوں
توجھے رکھنا ہے اس کو ایف ٹی پی کیا رکھنا ہے
ہاں
ایف ٹی پی پھر فون سے کیا تو نے پین ڈرائیو یہ ایكسس
ہوں
فون س سے یا مت فون س کر مت کر فون س سے دیک کیا کر ٹرپ اینڈ ڈرائیو اگر مطلب نا وہ کرپشن سے بچنا ہے فل
ہوں ہاں
ایک طریقہ اس سے کبھی یہ نہیں ہوگا اس سے وہ وہ بہت مطلب نا سیفسٹ میتھڈ
ہاں
تجھے فون سے لیپٹاپ میں ڈیٹا ڈالنا ہے
ہاں
کیا ڈولالنا ہے پھر جو فریش پین ڈرائیو ہے وہ لیپ ٹاپ کو سیدھے کنیکٹ کرنی ہے اور لیپ ٹاپ میں اس کا فارمیٹ رکھنا ہے این ٹی ایف ایس
کیا رکھنا ہے
ہاں
این ٹی ایف ایس پھر وہ فون کو کبھی نہیں لگانی ہے وہ صرف لیپ ٹاپ کو لگانی ہے تجھے اگر پین ڈرائیو سے کچھ چیز نکالنی ہے تجھے وہ پہل لیپ ٹاپ میں ڈنی ہے لیپ ٹاپ سےر فون میں ڈال لیے
ہاں
پین ڈرائیو صرف رکھنی ہے لی ٹاپ کے لیے کیونکہ اس کا ٹائپ ہے این ٹی ایف ایس وہ لیپ ٹاپ پہ ہی چلے گی لیپ ٹاپ ہی اس کا ایک حساب سے اس کا وہ سنبھالے گا سارا اس پہ کیا نیا ڈیٹا ڈالنا ہے سے کیا نہیں ڈیٹا نکالنا ہے وہ لیپٹاپ ہی سنبھالے گا اور لیپ ٹاپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے وہ مجھے اس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے
جب تو وہ فون کے ساتھ کنیکٹ کرے گا تو اس میں پروابلم ہوگی
بالکل یار بالکل تو نے تو یہ بات بالکل درست فرمائی
یہ طریقہ ہے اور اس سے کوئی مطلب اب تو بولے گا کرپٹ اب یہ کرپٹ نہیں ہوگی
تیرے پاس کتنی پین ڈرائیز ہے جو آج تک کرپٹ نہیں ہوئی
میرے پاس کوئی پین رہا ابھی تک کروٹ نہیں ہوئی
ہے کتنی دیر ہے بس اب
میرے پاس ایک پین ڈرائیو ہے وہ کسی کی ہے سال بگ کسی کی دوست کی البتہ فی الحال میں ہی وہ استعمال کر رہا ہوں میری مجھے کرپٹ نہیں ہوتی یہ چیزیں مجھے چیزیں کھو ہی جاتی ہے میں نے پتاہ ہی نہیں کسی کو دی تھی میں نے مجھے تین پین ڈرائیو تھی
ہوں
ایک تھی تھرٹی ٹو جی بی سکسٹین جی بی کی دو تھی
ہاں میں نے بھی اس کو دیا یار بتیس جی بی کی میں نے بھی اس کو وہ مہب کو دی ایک
وہ آتے ہیں نا کلاس میں کوئی اسٹوڈینٹ مانگنے کبھی کوئی چیز پھر دیتے ہیں نا لیب میں ہمیں انسٹال کرنے ہوتے کچھ چیزیں اب مجھے یاد ہی نہیں ہے میں نے کس کو دی اب میں کسی کو کسی جس کو بھی پوچھتا ہوں وہ بولتا ہے نہیں میرے پاس نہیں ہے ایسے یہی کات کیا کر کے تین پینینٹڈرز مطلب ن وہ گو پ
میں گہ رہاوں ہاں یار چھوڑ یار یہ سب بکواس اب بول کہ اب جائیں گے گھومنے یا نہیں
ہم گھومنے اگر گھومنے کا میں بول رہا ہوں نا تھے تجھے کدھر ہے ارادہ جانے کا
تو وہ رہا ہے وہاں سے پکڑ رہے یا جانے نہیں دیتے وغیرہ نہیں یار ہم یہیں لوکل ہی وہ کل ہی کہیں جائیں گے کہیں ادھر بھی تو پانی ہوگا کہیں جگہ تھوڑا بہتیار
درا دہرہ کیا دہرہ کیا سوچ رہا ہے تو
دارا تو روز جاتے
مجھے لگتا ہے مگر وہاں کا جو پانی ہے نا
ہوں
ویسا پانی تجھے اور کہیں پہ نزدیک میں ملے گا
نہیں نہیں وہ بہت اچھا ہے یار وہ اچھا ہے ہاں بالکل بالکل
ویسا پانی مجھے نہیں لگتا ہے ہمیں نزدیک میں اور کسی جگہ ہے
اب پھر کہاں جائ اب پھر اور ہے کہیں جگہ وہاں گاندربل سائڈ سے
نہیں گاندربل سائڈ سے ابھی تو اگر میرا مانے گا نا گاندربل سائڈ سے جو یہ پانی چل رہا ہے نا
ویل کا وہ اتنا گندا ہو چکا ہے ابھی اتنا گندا ہو چکا ہے ابھی
اور وہاں سے یہ بھی ہے نا یار یاترا بھی ہو رہی ہے وہاں سے
میں پرسوں ہی تھا مطلب پانی پانی اتنا مطلب وہ سیدھے لگ رہا ہے مٹی مٹی چل رہی ہے اس کے ساتھ
ج بالکل یار بالکل واہ بالکل یار اب کیا کر سکتے ہیں
اس سے بہتر ہے وہ بولا مگر وہاں سے مسئلہ ہے نا جو دوسرا والا سائڈ سے پانی ہوتا ہے نا مطلب ایک تو
وہاں سے نہیں ہم جا سکتے یار وہاں سے جائیں گے وہاں سے جائیں گے وہاں سے نا ا پلوما سائڈ سے
ہاں نہیں وہ میں بول رہا ہوں جہاں سے تجھے یاد ہے جہاں سے حنان ور میں گئے تھے اس دن
ہاں ہاں وہ ٹنگ مارگ سائڈ سے
نگ مرگ سائڈ سے سے
ہاں جیسے وہ گلمرگ بھی ہے
جہاں سے ہاں گلمرگ بھی ہے
ہاں ہ اور وہاں سے جائیں گے پھر جائیں گے وہاں وہاں سے جائیں گے یار وہاں سے مجھے راستے سارے پت ہے
ااں سا
وہی سے نا پلوامہ اسلام آباد اننت ناگ سائڈ سے بڑگام سائڈ سے
تو کس بائک پہ بول رہا جانے کے لے اس بائک پہ جس پہ پچاس کلو میٹر کے اوپر اسپیڈ ہی نہیں چٹتی ہے
نہیں نہیں پھر کہاں جائے میرے بھائی تو ہی بتا
میں اگر یہ بائک ہوتی نا کم سے کم ہوتی نا یہ ایک سو پچا سیس
ہاں
کیا جس کو اسپیڈ چارٹ تھی تو بھی اےٹی تک
ہ نہیں وہاں سے پہاڑ نہیں ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چل سکتی ہے جو وہاں سے ٹانگ مارگ سائڈ تھے جہاں سے ہم گئے تھے نا وہاں سے تجھے نہیں دکھا پ تب کیا ہوا اس بائک کو جب تب یہ جل گئی آج کیا ہو جائے گا اس کو اور یہ تب نئی نئی تھی
نہیں تب ہم تھے نا تین اگر ہم ابھی دو ہی ہوں گے نا اس کا انجن انجن تھا نا ایک سو ایک سو دس ای سی سی کا انجن ہے
ہاں ہاں
اس کو جب تین کا وزن اس وقت چڑھانا پڑا تھا بہت دیر تک وہ تو